اللہاہ و
بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی جی بالکل
بھائی چان کیا کر رہے ہو آپ
جی ابھی بیٹھا ہی وہاں
ہاں بائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی مط کہ آپ کی مطلب کہ آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی جی بالکل خالی
ہاں بھائی جان تو بہت ہی اچھا ہے تو کیا کر رہے ہو آپ
جی میں ابھی بیٹھا ہوا ہی تھا مطلب تھوڑا سا انتظار کر رہا تھا مج کو باہر ہی جانا تھا ابھی تھوڑی دیر میں
ہاں بھائی جان تو آپ کیا مطل لائک میں بھی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے یہ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی جی بلییا
ا آپ کو ہم آج کرتے ہیں آپ آج کل کو دیکھتے ہی آپ کو پتا ہے گرمی کتنی ہے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں پولوشن پہ کہیں نہ کہیں اس گرمی کا پولوشن سے بہت ہی جڑا ہے تو ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہیے
جی جی ب بوولیا
تو آج ہم ہاں بھائی جان میں آپ کو بولتا ہوں کہ آج کے دور میں پولوشن مطلب کہ صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی پریشانی بن چکی ہے جس طرح ہم روز صاف ہوا صاف پانی اور صاف ماحول میں جینا چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے اگر ہم اپنی زمین کو گندا کر کرتے رہیں گے تو ایک دن ہمیں کہ اسی کا نقصان اٹھانا پڑے گا جھیلنا پڑے گا پولوشن کا مطلب ہے ہماری ماحول کو گندا گندا ہو جانا جب ہوا پانی یا زمین گندی ہو جائے اور انسانوں جانوروں اور پہاڑوں کو نقصان پہنچ جائے تو اسے پولوشن کہتے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی مطلب کہ آج کل سڑکوں پر مطلب کہ گاڑوں کہ تڑ گاڑیوں کی گاڑیوں کا دواں زیادہ ہو گیا ہے تو ان سے نکلنے والا دھواں جو ہے ہوا کو خراب کرتا ہے فیکٹریز کا دواں بھی ہوا کو زہریلا بناتا ہے کچھ لوگ مطلب کہ کچرا یا پلاسٹک جلاتے ہیں جس سے اور بھی زیادہ دھواں پیدا ہو جاتا ہے کالا دھواں اس سے نکلتا ہے گاڑی ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے پھر کھانسی دم اور مطلب کہ دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے تو میں آپ
آپ سے بھی اسی کے پے جی جی مطلب آپ نے جیسی مطلب صحیح کہا مطلب قدرت میں نقصان دہ اور زہریلی چیزوں کا شامل ہو جانا مطلب مطلب جیسے ہوا پانی اور زمین انسان مطلب جانوروں اور پودوں کے لیے خطرناک بن جاتی ہے اسی کو آلودی ہم کہتے ہیں یہ زیادہ تر انسانی لابھ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں کارخانے ہیں ہمارے مطلب انہی کی وجہ سے اکثر پھیلتی ہے اور جو ایئر پولوشن ہے مطلب گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دعا کچرا جلنا یا کو کوئلہ بنانا مطلب کوئلے کا استعمال کرنا ہے اس سے مطلب ایئر پولوشن زیادہ تر ہوتا ہے اس سے سانس کی بیماری ایزما جسے ہم ایزما کہتے ہیں مطلب ا مطلب ا اور ہوتی ہے زیادہ تر سی او پی ڈی مطلب جو لنگز میں انسان کو کا ایک بیماری ہوتی ہے کینسر اور سمگ جیسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جی اور مطلب اس کی وجوہت زیادہ تر مطلب کارخانوں سے اور نکلنے والے کیمیکل اور مطلب یہ دع ہی ہے زیادہ تر مطلب اس کے اثرات میں مد مطلب ہم پینے کا صاف پینے کے صاف پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے مطلبا صاف ہوا کی کمی بھی ہو جاتی ہے ہم ہم کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ ہمارا دھم نہ گھٹے مطلب زیادہ تر جنگوں اوپر سے جنگل بھی کاٹے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول بھی بڑھ رہی ہے ہم کو گلوبل وارمنگ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور باقی سب چیزیں میں
ہاں بھائی جان آپ نے یہ بہت ہی اچھی بات کہ تو میں اب آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں میں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کی آلودگی کی پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کو تو یہ پتا ہی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ دریاؤں جھیلوں اور نہروں میں کچرا پھینک دیتے ہیں کچھ فیکٹریز اپنا گندا پانی بھی مطلب کہ دریاؤ میں چھوڑ دیتے ہیں اس سے پانی پینے کا قابل نہیں رہتا اور بہت سی بیماری مطلب پھیل جاتی ہے اس کے بعد زمین کی آلودگی آتی ہے تو جب لوگ ادھر ادھر کچرا پھینک دیتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں استعمال کر کے کے زمین پر چھوڑ دیتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو زمین بھی گ گندی ہو جاتی ہے پلاسٹ بہت دیر تک ختم نہیں ہو جا ہوتا ہے اور ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے نا بائک کیونکہ یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ پانچ سو سال تک ڈیکمپوز نہیں ہوتا پھر تو فرٹائل زمین کو بھی خاک میں بدل دیتا ہے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب کارخانوں سے نکلنے والے جو ہے زہریلے کیمیکل اور مطلب گاروں سے نکلنے والا گندا پانی ہوتا ہے نا وہ جب مطلب صاف پانی میں جا کے ملتا ہے تو وہ پورا پانی خراب کر دیتا ہے جس سے اکو سسٹم بگڑ جاتا ہے مچھلیاں مرنے لگ یہ ہم کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا پھر ہم کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس اس بھی تھوڑی سی وہ اسمیل رہ جاتی ہے پھر بھی مطلب اگر ہم کتنا بھی پانی کو صاف کر دیں تھوڑی سی اسمیل اس میں رہ جاتی ہے وہ گندی سی اسمیل مطلب پانی پینے کے مطلب صاف پانی کی کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے مطلب اور ٹائف جیسی بیماری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے مطلب سمندر میں کافی سارے جیو کی موت بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مطلب اگر گاہ مطلب مطلب کچھ چھوٹے پریڈیٹرس ہوتے ہیں مطلب جو مطلب پانی میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیا ہوتی ہیں جیسے وہ مرنے لگتے ہیں تو بڑی مچھلیاں بھی اپنے آپ مر جاتی ہیں نہیں کیک ان کے پاس کھے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے اور پھر وہ جب انسانوں پہ حملہ کرتی ہیں پھر بولتے ہیں پ بولتے ہیں انسان ہم نے کیا کیا مطلب ہم پلاسٹک پھینکتے ہیں سمندروں میں کوئی مطلب کچھوا اس میں پھنس جاتا ہے کوئی مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے وہ مر جاتی ہے
ہاں بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں آپ کی بات سے بالکل بھی بالکل سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مطلب شور کی آلودگی پہ بلکہ یہ بھی بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے ہمارے لیے گاڑیوں کا ہارن تیز آواز میںئے میوزک اور مشینوں کا شور انسان کو ذہنی مطلب کے طور پر پریشان کرتی ہے اس سے سر درد ہوتا ہے مطلب کہ اس سے سر درد ہوتا ہے بے چینی اور نیند کی کمی جیسے مشکلات پیدا ہوتی ہے تو پولوشن کا اکثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا جانوروں اور پرندوں بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو بہت سی جانور گندا پانی پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں درخت اور پودے بھی خراب ہوا کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں مطلب کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم پولوشن کو کم کیسے کر سکتے آپ کو کچھ مطلب کہ کوئی چیز پت جیسے ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں
جی جی میں بتاتا ہوں مطلب جیسا کہ آپ نے کہا مطلب جو مطلب نوائز پولوشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر گاڑی کے ہارنز بڑے اسپیکرز مشینری اور کنسٹرکشن کے شور سے پھیلتی ہے مطلب بے شمار ذہنی اس سے مطلب ہمارا بے شمار ذہنی تنا بڑ جاتا ہے پھر بہرا پن بھی ہو جاتا ہے نیند کی کمی بھی ہو جاتی ہے یہ باتیں آپ نے بالکل صحیح کہی اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مطلب اس کو کم کیا کیسے کیا جائے مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ رات میں مطلب کوئی بھی کنسٹرکشن کرنے پہ بین لگائے مطلب جس سے نوائز پولوشن کم ہو جائے اور ہماری مطلب جو عوام ہے ان کو سمجھائے کہ ہم کو کچرا مطلب کہیں پہ دفن کر دینا چاہیے کسی ایک مخصوص جگہ پر جلانا ولانا نہیں چاہیے تاکہ ایئر پولوشن نہ ہو اور مطلب ایسی جگہ پہ دفن کرنا چاہیے جہاں پہ آلریڈی مطلب کچھ اگھتا نہ ہو بنجر زمین ہو وہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں اور ہم کو کھادوں کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے اس سے بھی کیونکہ سوائل پولوشن کافی زیادہ پھیل جاتا ہے مطلب مطلب سوائل پوولوشن میں ہم مطلب پلاسٹک بیگ پھینک دیتے ہیں بھی استعمال کیے ہوئے کیونکہ وہ ون ٹائم یوز ہوتے ہیں کچرے کے ڈھیر بنا دیتے ہیں کہ پہ مطلب جو اگجاؤ زمین اس میں بھی مطلب کھیتی باڈی میں زیادہ کیمکلز پیسٹی سائڈز استعمال کر دیتے تھے اس سے زمین کی جو ہوتی ہے نا وہ فرٹیلٹی کم ہو جاتی ہے اور مطلب کافی فصلیں کافی زیادہ زہریلی ہو جاتی ہیں
آپ نے بہت ہی بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں میں بالکل سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم پولوشن روک سکیں ہمیں سب سے پہلے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہے پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے جیسے آپ نے بتایا زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے کیونکہ درخت ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں گھاڑی مطلب کہ گاڑی کا کم کرنا چاہیے اگر ممکن ہو تو پیدل چلنا یا سائیکلنگ کا استعمال کرنا چاہیے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہے اور کسی بھی مطلب کہ دریا یا نہر میں کچرا نہیں پھینکنا چاہے ہمیں اپنے گھر سکول اور محلے کے کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر چھوٹا سا قدم اٹھائے تو بہت بڑا مطلب کہ تبدیلی آ سکتی ہے جیسے کہ مشہور بات ہے بوند سے دریا بنتا ہے اسی طرح ہر چھوٹی کوشش مل کر پولوشن کو کم کر سکتی ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زمین ہمارا گھر ہے اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی مطلب کہ دھرتی کو بھی صاف رکھنا چاہیے آج ہم آج ہم جو کام کریں گے اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر پڑے گا اس لیے مطلب کہ آئے ہم سب مل کر ایک عہد اٹھا اٹھائیں گے عہد کریں گے کہ خود مطلب کہ گندگی پھیلائ خود گندگی نہیں پھیلائیں گے نہ کسی کو پھیلانے دیں گے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے صفائی کا خیال رکھیں گے اور اپنے ماحول کو ہمیشہ صاف رکھیں گے صاف رکھنے کی کوشش کریں گے ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب جو یہ آلود یہ ہے وہ کافی زیادہ پروابلم کر رہی ہیں مطلب گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے مطلب آلودگی کی وہ سےطلب جو زمین کا تاپمان ہے وہ لگاتار بڑ رہا ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے مطلب اچانک سے کہیں پ پہ بارش ہو رہی ہے زیادہ جہاں پہ ہوتی نہیں تھی مطلب کہیں پہ خشک سالی پڑ رہی ہے جہاں پہ بارش ہوتی تھی مطلب بارہ کے بارہ مہینے اس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں ٹائٹینو گووا ایک جانور تھا مطلب سانپ تھا وہ سے کئی لاکھ سال پہلے مطلب رہتا تھا اس دنیا میں اس کی پت ہے ایکسٹینشن کیسے ہوا نہیں تو اس کے پس کھان کے لیے کافی ساری چیزیں تھی مطلب اچانک سے بس دو ڈگری سے ٹیمپریچر ڈراپ ہوا وہ اسی کی وجہ سے مر گیا مطلب کوئی رہا ہی نہیں ان میں سے زندہ مطلب اس کا علاج ہم کو مطلب یہ کرنا چاہیے مطلب ہم کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے کیونکہ ہوا جو ہے وہ درخت جو ہے وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ہم کو جو یہ ت مطلب آپ کو وہ پرنسپل پتا ہی ہوگا ریڈیوز ریوز ریسائیکل مطلب ہم کو پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنا چاہیے اور مطلب کچرے کو نئے طریقے سے کام میں لانا چاہیے م اور ہم کو جو چاہیے آلٹرنیٹو اینرجی کے کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ سولر انرجی ہوتی ہے ونڈ انرجی ہوتی ہے مطلب اس کا استعمال کافی زیادہ کرنا چاہیے مطلب باقی چیزوں سے اور مطلب فیکٹریوں سے زہریلی پانی اور دھوئیں کو پہلے فلٹر کیا کرنا چاہیے مطلب ندی نالوں میں پھینکنے سے پہلے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اسی کے ساتھ س آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر سے بات ہوگی آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنی فیملی کا بھی خیال رکے گا
کہنا چاہتا ہوں کہ زمین ہمارا ایک لوتا گھر ہے اگر ہمیں اس سے آلودگی نہ ہم اس کو آلودگی سے نہ بچا پائے تو آنے والی نسلوں کی کے لیے یہاں جینا مشکل ہو جائے گا مطلب گو گرین صرف ایک نعرہ نہیں ہے وقت کی ضرورت ہے جی آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا اللہنا ہاف